ہیلو السلام علیکم بھ جان السلام علیکم بھ جان
و ععلیکم السلام و علیکم السلام
جی اور بتائیں آپ کے جی اور بتا بھائی جان سب کہہ رہیے جی اللہ کا شکر ہے سب کہہ رہیے تھے اور بتا ہاں بھائی جان
ہ
جی س بائی جان
جی بھائی
ہیلو
ہلو اور جی ابھی بیٹھا ہی ہوں موسم
جی موسم تو آج ٹھنڈافوانا انشاء اللہ موسم میں آج موسم کا مزاج آج ٹھنڈا ہے جناب اور آپ بتائیں آپ کے یہاں موسم کیسا ہے
جی ویسا تو بارش ہی پڑ رہی تھی لیکن تین بجے کے بعد پھر دھوپ نکلی بہت زور سے بارش پڑ رہی تھی اس وجہ سے ابھی تو موسم بڑھیا ہے
ہاں ایک دن موسم ایک دو دن ہی صحیح رہ پاتا ہے پھر موسم کا مزاج گرمی ہو گرمی ہو جاتا ہے کیونکہ آج دن آپ نے دیکھ ہوگا کہ گرمی کچھ زیادہ ہی پڑ رہی ہے چلنا میرا ماننا تو یہ کہ دن میں دھپی تو پھر دپ دن میں دھوپ کی تفیت اتنی تیز رہتی ہے کہ گھر سے نکلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے
دیکھیے بھائی میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا میں نے سوچا آپ کو کال آپ کو کال کر لوں آپ ایک بات ایک بات بتائیے میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہ مجھے کچھ دو تین چیزیں لانی تھی مجھے آن لائن شاپنگ کرنی آن لائن شاپنگ کرنی چاہیے یا آف لائن
دیکھو بھائی جان دونوں میں دونوں ہی صحیح ہیں لیکن یہ ہے آن لائن کرتے ہیں کوئی کوئی چیز آن لائن میں صحیح آتی ہے جیسے ا آف لائن میں دیکھ سکتی ہو آن لائن میں دیکھ نہیں سکتی ہو آن لائن میں ایسے ہی کپڑا کپڑا آپ نہیں منگائے تھے لیکن کپڑا آپ آن لائن منگائیں گے تو آپ ہاں کون سےا دیکھ سکتے ہیں وہ چیز بتاتے کچھ ہیں پھر بھیجتے کچھ ہیں
جی جی
لیکن ا ہاتھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسا ہے
جی
جی اور آن لائن منگانے کے بعد آپ ریٹرن کرتے ہو تو پیسے کاٹتے ہیں چارج کاٹتے ہیں پھر وہ
جی
تو میرا ماننا یہ ہے کہ آف لائن کرنا چاہیے آن لائن بھی رہ رہے ہیں آج کل سب
دیکھیے میرے حساب سے اور دیکھیے آپ نے بولا دیکے آپ نے اچھی بات کی ہے آف لائن ہی کرنی چاہیے میرے حساب سے آن لائن بھی میرے حساب سے ٹھیک ہی ہے دیک کہ اگر آپ کو کہیں پر کام ہوتا ہے جی جی اگر آپ کو کہیں پر کام ہوتا ہے آپ کہیں پہ بزی ہوتے ہو آپ کو ٹائم ہی نہیں مل ملتا آف لائن شاپنگ کرنے میں
جی جی
آپ کیا کرتے ہو آپ گھر پہ بیٹھ کے بھی آن لائن شاپنگ کچھ چیز منگا سکتے تھ وہ الگ بات ہے کہ وہ کوئی پروڈکٹ ٹھیک نہیں آتا
جی جناب انشاء اللہ آپ صحیح فرما رہے ہو دیکو یہ آن لائن شاپنگ ہے اس سے ہمیں کافی فائدے بھی ہیں کافی نقصان بھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کی آن لائن شاپنگ میں ہمیں سمے کی بچت بھی ہوتی ہے ان شاء اللہ کچھ ج گا ہوا کہ ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ اتیاد اتیادی سے اگر ہم شاپنگ کرتے ہیں تو ماشاء اللہ ہمیں کچھ پیسوں کی بھی بچت ہو جاتی ہے میرا ماننا تو پر اس میں یہ نقصان بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے دن اگر ہم جو پروڈکٹ لیتے ہیں تو وہ کبھی سائز میں دقت آنے لگتی ہیں تو کبھی وہ کپڑا کپڑا یہ اچھا نہیں آتا ماشاء اللہ دکھایا کھود جاتا ہے اور آتا کچھ اور ہے تو انشاء اللہ ہمارا من میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہمیں آن لائن شوپنگ زیادہ کرنی بھی نہیں چاہیے ان شاء اللہ اگر کرتے بھی ہیں تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کچھ ایپس روڈ بھی چل رہے ہیں آئے دن ان پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم شوپنگ کرتے ہیں تو اس پہ دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ہم جھر سے کوئی شوپنگ جو کوئی پروڈکٹ لیتے سے آن لائن کرتے ہیں تو ماشاء اللہ کچھ وہ پیمنٹ ہم سے پہلے لے لیتے اس کے بعد میں ہمہارا نا تو کو پروڈکٹ آتا ہے وہ ہمارے ساتھ اور بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے ہمیں ہر ایپ کو دیکھ کے یوز کرنا چاہیے اور اسے یہی دیکھ لینا چاہیے کہ جو ایپ ریئل ہوتا ہے وہ گوگل پہ مل جاتا ہے اگر فیک ایپ ہے تو کئی سارے فیک ایپ بھی چل رہے ہیں جیسے کہئی کئی لوگوں کے ساتھ گی اور فرا ہے انشاءلہ اگر ہم اور دیکھو آن لائن آف لائن شاپنگ سے ہمیں یہ فائدے بھی ہے اور کچھ گھاٹے بھی ہیں اس سے بھی ہمیں فائدے ہیں گاٹے آپ نے دیکھا جیسے ہم آف لائن شاپنگ کے لیے گھر سے کہیں جا رہے ہیں مارکیٹ کے لیے تو ماشاء اللہ ہمیں یاترا کرنی پڑتی ہے تو یاترا کے لیے پیسے بھی دینے پڑتے ہیں تو اس میں کچھ ہمارے کیسے زیادہ بھی جاتے ہیں پھر بھی اس میں یہ ہے کہ ہم دکان پہ چلے جاتے ہیں تو آپ نے یہیکھا ہوگا کہ ماشاء اللہ دکان پہ بھیڑ باڑ اتنی رہتی ہے کہ ہمیں کپڑا لینے میں کم سے کم دو تین گھنٹے لگ جاتے تو اس سے اس میں ہمارا سمے بھی ویسٹ ہوتا ہے اور ہم وہاں سے جو شاپنگ کرتے ہیں وہاں سے جو شاپنگ کرتے ہیں تو اس کپڑے کو ہم اپنے ہاتھ سے اسپرش کر کے محسوس کریں کے انشاء اللہ اسے پہن کے دیکھ سکتے ہیں جس سے ہمیں کوئی شکایت اور پھر اس سے ہم سودا بھی کرتے ہیں تو کچھ پیسے بھی کم ہو جاتے ہیں تو ایسا ہے کہ اور یہ ہے کہ آن لائن شاپنگ دیکو ایسے ہمیں کہیں کوئی شادی میں جانا ہوتا ہے تو آن لائن شاپنگ آج ہم نے کی تو سات دن میں آٹھ دن میں پروڈکٹ آتا ہے ڈیلیوری تب ہو پاتی ہے تو ماشاء اللہ ہم اتنے دن تک ویٹ نہیں کر پاتے تو اس لیے ہم آف لائن شاپنگ کر کے بھی کپڑے ایڈجسٹ کر سکتے کوئی بھی بو ان شاء اللہ اگر آج کے سمے میں پھر دیکھو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ہمیں وہ پھر اچھا نہیں لگتا ہے تو ہم اسے ریٹرن کرنے جاتے ہیں تو وہ ریٹرن بھی ہو جاتا ہے اس کے پیسے دیکھو اس کے پیسے بھی ہمیں آن لائن شپنگ میں یہ ہوتا ہے ہم ریٹرن مارتے ہیں تو دیکھو پیسے ٹائم سے نہیں آتے ہیں پھر بھی پورے پیسے نہیں آ پاتے ہیں اور آف لائن میں ہم ریٹرن کرتے ہیں تو پورے پیسے بھی ملتے ہیں ہمیں اور کچھ گارنٹی بھی رہتی ان شاء اللہ اور آن لائن میں کوئی گارنٹی نہیں رہتی ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں جو لے لیا اگر وہ اچھا ہے تو ہمیں اسے رکھ سکتے ہیں ان شاء اللہ اگر اسے ہم واپس ریٹرن کرتے ہیں تو پیسے بھی کماتے اس میں میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے اس میں ہمارے نقصانات زیادہ ہیں فائدے ہی کم ہیں تو میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہمیں زیادہ آن لائن شوفنگ بھی نہیں کرنی چاہیے ہمیں کچھ آف لائن بھی دینا چاہیے جس سے ہمیں ہر چیز کا پتا رہے کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے انسءلہ اس کا یہ بھی ہے کہ ہم کوئی ایک پروڈکٹ دیکھ رہے ہیں ج ہمیں کافی سارے پروڈکٹ دکھائی بھی دیتے ہیں جس سے ہم دیکھ کے اپنے فیملی والوں کو دکھا کے اور اس سے گھر والوں سے پوچھ کے کہ دیکھو یہ اچھا ہے نہیں سب کی سمجھا اس کے بعد لیتے ہیں اور آف لائن میں ہمیں یہ خود جاتے ہیں ایک یا دو کوئی فیملی کا ممبر صاحب جاتا ہے تو اسے وہ آرام پسند کر کے لے کے آتے آن لائن میں یہ ہے کہ ہم سب کو دکھا سکتے ہیں جس میں ہمیں کاپ فائدے بھی نقصان ہے کچھ آپ فرمائےیں
جی جی دیکھیے آپ ایک بات بتائیے مجھے دیکھیے اگر آج کے وقت میں دیکھیں تو کوئی وقت کی پابندی نہیں کرتا ہے ٹائم ضائع کرتا ہے دیکھے آ آپ دیکھیں گے آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ رات کو تین تین بجے تک ایسے ہی بیٹھتے ت صبح صبح جلدی اٹھتے کام کرتے لیکن ان کے لیے جو صحت صحت ہے وہ خراب رہتی ہے پھر پھر ان کو دو تین دن بعد محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے نیند نہیں کی پوری نیند نہیں کی دیکھیے وہ وقت اگر وہ وقت کی پابندی کریں گے وقت کا خیال رکھیں گے تو تو ان کی صحت کا بھی ٹھیک رہے گی ان کی صحت بھی ٹھیک رہے گی آپ کا اس میں کیا خیال ہے
انشاء اللہ آپ صحیح فرما رہے ہو میں آپ کی بات سے سہمت دیکھو آج کے سمے میں لوگ جو اپنا وقت جایا کر رہے ہیں ان شاء اللہ کچھ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ آگئے جو سوشل میڈیا پہ فون میں وقت جا کر مانو جیون میں سمے کی بہت ہی ویلو ہے اگر سمے ہم ویسٹ کرتے ہیں تو ان شاء اللہ ہمارا فیوچر ہی برباد ہو جائے گا تو ہے اصل کام سمے کے حساب سے کرنا چاہیے ہمیں سے بیسے ہی جایا نہیں کر آج جن آ نے دیکھا ہو کچھ لوگ آگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پر ریلس ویڈیوز گیمس اتیادی میں اپنا سمے جایا کرتے تو ماشاء اللہ میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا کا اپیوگ بھی اس کا در کرنا چاہیے جس سے ہمیں اس ہمیں اپنے فائدے کے لیے اسے یوز کرنا چاہیے نہیں ہے کہ بلکہ ہم چوبیس آور اس پہ ایکٹو آئے دن آپ نے دیکھا ہوا کہ کئی بچے نوجوان بزرگ ہیں اتیادی ہیں جو سوشل میڈیا پر ہے ان شاء اللہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آ
جی جی
میں دو دو تین تین بجے تک سوشل میڈیا پر ایکٹو رہتے ہیں انشاء اللہ پھر وہ سمے سے نہ تو کچھ کر پاتے ہیں تو ان کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے اور دیکھو زیادہ فون چلانے سے سوشل میڈیا پہ ایکٹو رہنے سے ہمارا مانسک تناؤ چڑچڑاپن آنکھوں کی روشنی بھی کم ہوتی ہے تو ہمیں ایسی چیزوں سے کافی نقصان آتے ہے تو ہمیں یہ دیکھ آئے دن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوا کہ آج کے سمے میں بارہ سے پندرہ سال کے بچے کا چشمہ ٹیسٹ ہو جاتا تو یہ پرابلم فون اور سوشل میڈیا کی ہے تو ہمیں ایسی چیزوں کو روک میرا دھو ہمیں بچوں کو فون تو دنے ہی نہیں چاہے میں اپنے بچوں کو فون دیتا ہوں میںب تو اپنی بیگم صاحبہ سے یہی بولتا ہوں کہ بچوں کو فون نہ دے تو اچھا ہے پر کچھ بیگم صاحبہ ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو فون تھما دیتی ہیں خود گپے سپے لڑان میں لگی رہتی ہیں تو انشء اللہ میںیں اس بیگم ساحباؤ کو سمجھا میری بیگم ساحوہ تو ایسی ہے میں بولتا ہوں کہ بچوں کو فون نہیں دینا ہے تو نہیں دینا ہے دیتی بھی نہیں ہے
جی دیک جی دیکھیے ہمیں سوشل میڈیا کا دیکھے اگر آپ دیکھے آج کل سوشل میڈیا کا جو غلط یوز ہو رہا ہے دیکھیے ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے اس سوشل میڈیا کا جیسے کہ دیکھیے آپ اگر آپ اپنے آس پاس کے نوجوانوں کو دیکھے رات کو
جی جناب میں آپ کی بات سے سہمت ہوں اپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آگے بھی بات ہوتی رہے خدا حافظ بھائی کا
خدا حافظ بچا
بتنا